اللام علیکم
وعلیکم السلام
اور بتائیے بھائی جان کانا پینا ہو گیا
ہاں بھائی چان کھانا پینا ہو گیا
گھر پہ س لوگٹھیک ہےھائیا چھٹے ہو
ہاں اممی ابو س کچھ ٹھیک ہے رہاھ
اور بتائیے بھائی کھانا پینے میں کیا کیا ہوا ہے
کھانا میں کھائائے بجن
تھوڑا زور سے بول رہی بھائی آپ آواز ہی نہیں آتا ہے میرے
بھائی جان بولے ہیں کھانا میں ہم نے کھایا ہے آلو کی سبزی آلو پراٹھا اور آلو کی سبزی تھا اور دہی تھا بھائی جان
یہی آواز میں ہمیشہ بات کیجیے گا بھائی تو آاز ہی آپ کر بہچتے اور بولیے بھائی جب کالج میںب چھٹی جو اتنے فیسٹیول ہوتے سب فیسٹیول میں چھٹی ہوتے ہیں تو آ ہی جا سکتے ہیں
ہاں بالکل آئے جا سکتے ہیں بھائی جان
تری بات ہے خرچا پیھا خرچا ل تو جو بھی کاچے دھ کے ہی جانا پڑے گا بھائی ج نا
ہاں بھائی جان
بسچ
اب اسی لیے نہ دوڑی تھوڑا سا دوری پہ رہے گا نا تو جلدی جلدی آدمی آئے گا جائے گا نہیں ایک دم کوئی تہوار ہوگا تبھی آنا پڑے آنا جانا اچھا لگتا ہے بھائی جان اب بھی وجہ سنڈے کو مان لے کے دو دن چھٹی ملا ہے چھٹی ہے کالج میں تو آدمی پڑھے گا نہیں چلو گھر چلو تو اچھا ہے بات نہیں دو دن چھٹی ملا تو آرام سے پڑھیے گا تو ریویژن کیجیے گا تو آگے سکسیز ہوئیے گا
یہ بات صحی مطلب بھائی بولے آپ لیپٹاپ تو لی لیک کے جائیے کہ وہاں سب سویدھا اور ہے یہ سب کا
وہاں پہ پانچوں سو سے زیادہ لیپٹاپ ہے لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہے بھائی جان وہاں پہ بہت بڑی لیب ہے وہاں پہ
بات صحی ہے ہے مطلب وہاں پر مطلب کہ آن لائن بورڈ پہ بڑے پڑھایا جاتے ہیں یہ سب ڈیجیٹل دوارا کہ آرام جس طرح اسکول میں پڑھائی ہوتی ہے اسی طرح پڑھایا جاتا ہے
اے ٹو جیڈ جو پورا ہال ہوگا ہال پورا اے سی رہے گا بھائی جان
آپ کا آواز سلو ہو گیا تھا ہے
جتنا ہال رہتا ہے نا جتنا بڑا اسکول رہتا ہے
ج
ہاں آل ٹو آل ڈیجیٹل اس میں اے سی لگا رہے گا بہت بڑے بڑے پینل بورڈ رہیں گے
نہیں رہ گا اے سی نہیں لگا رہے گا تو بھی د پڑھنے والا پڑھائی جتنا کٹن رہے گا سویدھا میں نا اتنا سادھن ملتا ہے نا وہ ہمیں آلاس کرنے لگتا ہے
ہاں دیکھیے اب کہنے کا مطلب ہے یہ کالج ہیں تھوڑا سا مطلب پروفیشنلٹ
بڑیا ہے جی بڑیا ہے تھا ہاں یہ بس ہم ہمارا کہنا یہ ہے کہ مطلب وہاں کورس کے بارے میں پھائی ہو اور ٹیکنیکل جتنے بھی ہوتے ہیں کمپیوٹر سے بیسک کبھی ہوتی ہے کیا کیا کام ہوتے کمپنی میں کیسے یہ سب ہوتے س اسی کی چیز کے بارے میں پڑھائی ہوگی نہیں
نہیں اس میں آپ کو ا بیسکلی کمپیوٹر تھوڑی سکھایا جاتا ہے بھائی جان اس میں
مطلب کمپیوٹر نہیں اس کے جوڑے جڑے کیا کیا کام ہے بھائی
اس میں آپ کو سکھایا جا اس میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے جیسے کہ ہیکنگ جو بندے
نہیں تو یہ بات دیکھی بھائی یہ سب تو ٹھیک ہے مطلب کس طرح کیا پروگرام ہے کمپیوٹر کے جیت میں کیا پوگرا یہی سا نا بھائی
ہاں اس میں مطلب پڑھائے گا اس میں کوڈنگ ہو گیا ہیکنگ ہو گیا اے آئی ڈیپلپ ڈیولپ کیسے کریں سمجھیں
بھائی جی بھائی سب تو یہ ٹھیک ہے کو د یہ سب تو یہ سب ٹھیک ہے مطلب کمپوٹر کے سسٹمٹارا کیا کیا نالج ہے کیا کیا وہی ا ہماری کمپنی ہے کمپنی میں کیسے اس کمپنی کو آگے بڑھایا جائے اس کے لیے نالج رہنا چاہیے
ہاں ہاں
ہ
اس میں بھی پڑھایا جاتا ہے بھائی جان اس میں کہ جیسے چیٹ جی پی ٹی ہو گیا یاج جتنا بھی سارے جو چل رہے ہیں اس میں کیسے یوج کریں گے تو مطلب اچھا رہے گا چاہے اس میں کوئی مطلب گڑبڑی آ گیا تو کیسے اس کو ٹھیک کریں گے
جی کمپنی اور یہی سب ٹھیک ہے بھائی اور جب کمپنی جانے کے لیے جو ہمارے اندر ہونر رہے گا اس کے دوارا کمپنی لیتا نہیں بھائی
ہاں ہاں ہاں ہاں
تو ٹھیک ہے مطلب اس کے پہلے بھی سوچے تھ جانے کے لیے اس لیے نہیں گیا کہ اس سے پہلے پچھلے سال آپ مطلب کچھ کارنک وورس نہیں گ پائے گی
اس کے پہلے اس کے مطلب پہلے سال کیا ہوا کہ تھوڑا سا میری ڈاکومنٹ کے لے کر پروابلم ہو گیا تو اسی کے واسے مطلب وہاں پہ نہ جا پائے بھائی جان ورنہ ہم بھی گئے ہوتے ہاں نہیں تو ہم بھی گئے ہوتے تو ہمارا دوست سمیسٹر ایگزام ختم ہو گیا رہا تھا ڈیڑھ سال اور رہیں رہتے رہنا پڑتا وہاں پہ
جیری بات تو صحیح ہے مطلب بھائی جن ہم بھی مطلب بتا دیجیے گا کہ ہمارا بھی سر ایسا ہے نہ ہو ڈاکومنٹ سب پہلے ہی ہم تیار رکھے بھ ہیں
ہاں تو اس میں سمپل سی بال تھ ہے بھائی جان اس میں سب سے اچھا رہے گا آپ کا آدھار کارڈنی پاس بک اور میٹرک انٹر کا سرٹیفکیٹ بس دوسرا کیا چاہیے اس میں فوٹو وغیرہ بس
مطلب پاس بنا پاسپورٹ بنوا چک ہے بھائی کیا پا بوٹ بول رہے کہ پاس بک بول رہے بینک کے پس بک کی
ہاں بینک کا بینک کا پاس بک کیونکہ ہ کیونکہ گورمنٹ ہ گورورمنٹ گورمنٹ کیا بولتے ہیں گورنمنٹ مطلب لون سیکشن اسی پہ ہوتا ہے
جی بھائی بات تو صحیح لک ہے تو وہی بات کو ہیں بھائی جان آپ کے سات جو بھائی جان جا رہے ہیں ان کے پاس یہ سب ڈاکومینٹ ہے کہ صرف ہوا ہوائی بول رہے کہ ہم جائیں گے
اب پت نہیں اب ان کے پاس ہے یا نہیں تو ہم سے کبھی ذکر نہیں کیے اور مطلب ان کو بتا بھی چکے ہیں اب وہ جائیں یا نہ جائیں لیکن ہم کو تو جانا ضروری ہے بھ ج
جی بھائی جی ہاں یہ بسی آپ کا کہنا ہے م مانیے ہم کو ہی کہیں وہ کہ کہ دی جو آپ کو فرض ہے وہ کہ دی آپ شاید اب آ ڈپڈ ہے کٹ میں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے آپ کو کالج میں جانا ہے کہ نہیں آپ کو آگے چل کیا کرنا یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے آپ کا تو کھانا جو ہے آپ کو دیے رائے دینا تھاے دے دیجے بھائی
بھائی جان ابھی جو دقت ہے ابھی جو آپ کا دقت ہے یا چاہے میرا دقت ہے بہت کم دقت ہے ابھی ہے کہ نہیں
جی
لیکن آج سے پانچ سال سات سال کے بعد پرابلم کبھی ختم ہوتی ہے نہیں بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے
لیکن ہمارے پاس سورس زیادہ ہو پائیں گے کہ ہم پربلم کم پ چلتی ہے ن
ہ ہمارے کہنے کا مطلب ہے بھائی جان کہ ابھی آپ ر مطلب آپ تھوڑا سا سوچ رہے ہو کہ بھائی جان میرا کے پاس پیسہ نہیں ہے چ ابھی حالانکہ آپ سوچ رہے ہیں بھائی جان کی میرے پاس ابھی کم پیسہ ہے کچھ پیسہ کما لیں گے تو کام کریں گے یہی کریں گے تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ پیسہ پیسہ بھی نہیں رہے گا کچھ بھی نہیں رہے گا ٹائم صرف جاتا رہے گا اس میں آپ کچھ نہ کر پائیے گا
یہ بات تو صحیح ہےا
دیکھیے کبھی بھی موقع آتا ہے کبھی بھی موقع آتا ہے برے وقت میں ہی موقع آتا ہے کسی کا کبھی نہیں سوچے بتا رہا ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ کسی کا ٹائم خراب چلتا ہے نا تبھی اس ٹائم میں موقع آتا ہے کہ ہاں جی یہاں سے چھلانگ مار کے وہاں چلے جاؤ جب تک ٹائم کسی کا خراب نہیں آئے گا نا تب تک کوئی موقع نہیں آتا ہے خدا بھی ج خدا بھی وہی دیتے ہیں کہ ہاں کہ اس کو ہم تکلیف بھی دے رہے ہیں موقع دے رہے ہیں تو یہ اگر اچھا انسان ہوگا تو تکلیفوں کو سہ کر بھی موقع کو اپنا تلاش کر کے آگے نکل جائے گا ہ نہ ہی تو تکلیف کے نام لے کر ڈھوئے گا روئے گا آگے نہیں خالین بات بنائے گا آگے نہیں بڑھے گا تو ہے ہوتا ہے کہ نہیں
بات صحیح بولے بھائی کچھ کرنے پہ ہی کچھ سفلتا آگ بتی ہے بیٹھے بیٹھے سفلتا چاہے آپ کے کتنوں میں ایسا تو ہوا ہی نہیں بھائی اب جس چیز کی ح بت چاہتے ہیں اس چیز پہ آپ کام کیجے کرتے آپ کویے آپ کو ضرور کا د بنیے گا
ہوں
جی بائیی
وہی وہی س بات ہے بائی جان
مطلب بھجی آپ کو بجے تو روز سوئیاتی ہے بھجی دس بجے تو سوئی جی ہے روز
پ روز ساڑھے دس سے گیارہ بجے تک سوتے ہیں ہمھائی جان
نہیں کبھی کبار بچتا ہوئے گا کل فون کی س کی دس پندرہ میںک ہے سو گئے تھے
کیا ہوا تھاے کہ آئے تھے نا اپنے ڈیوٹی سے تو مطلب آنکھوں میں چشمہ نہیں لگائے ہوئے تھے تو تھوڑا سا ہوا ووا لگ گیا تھا تھوڑا سا نیند آنے کی مے زیادہ آئی تھی اس بڑ گیا
ہ میںیں بھائی ج بات بتائیے دھیرا میں جاتے رات میں اور اوپر سے کالا چشمہ لگا رہے تھے آپ کو دیکھنے میں پریشانی نہیں ہوتی بھائی
نہیں ہوتی ہے کیونکہ میری گاڑی کی لائٹ ہے نا پورا وائٹ پورا ایک دم ٹوٹس لائٹ ہے
ا تو لائٹ وائٹ ٹھیک ہےھائی جن کیا اب وہ چاشمہ پین کالا رات میں پنی گ رات میں بھی رات بھی کالی ہے چسا دک سے
لیکن میرا گاڑی م میری گاڑی کی لائٹ تو اجلی ہے نا
و مسال وٹ پ مے سو سار میں ایسڈنٹ ہو گئے یہ پچاس لاک کی نہیں وائٹ والا پ جا
کہ بہت سارے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اس کو دکھائی نہیں دیتا ہوگا ہم کہنے کی مطلب ہے کہ ہم کو دکھائی دیتا ہے دوسری بات کہ ہمارے سامنے سے آگے سے جو گاڑی آتی ہے اس کا بھی لائٹ ایک دم اچانک سے آنکھ پ پڑے گا نا تو میرا آنکھ چکمکائے گا نہیں
ہاں یہ بات تو پہل ج ٹھیک ہے لگا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی ج بات کر کافی اچھا ٹھیک ہے بھائی کال بات کیا جائے گا
اوکے بھائی جان خدا حافظ